جی السلام علیکم محترم
جی وعلیکم السلام آپ کا آواز آ رہی ہے میری
جی آ رہی ہے آ رہی ہے
جی جناب آج جس موضوع پہ میں اظہار خیال کا ارادہ رکھتا ہوں وہ ہے زمیر کی آواز اور دنیاوی مفادات تو کیا اپن بات کر سکتے ہیں اس بارے میں
جی جی جی کرتے کرتے فرمائیے فرمائیے
میرے نزدیک انسانی زندگی کا سب سے دشوار مرحلہ وہ ہوتا ہے جب ایک جانب انسان کا زمین اس سے حق اور سدا طاقت کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے اور دوسری جانب دنیاوی مفادات اس سے آس لیکن غیر مناسب راستوں کی جانب ملان بخشنے ہے ایسے لمحات میں انسان کی اصلی شخصیت نماں ہوتی ہے الفاظ اس نے ظاہری وقار اور بلند دے بے ہو جاتے ہیں جب فیصلے گاڑی آ پہنچے وہی فرد کامیاب کرار پاتا ہے جو اپنے زمین کی دنیا بھی ل خ یا مفادت پر ترجیح دے میرے نذیب زمین کسی قانونی وستا کا نام نہیں بلکہ وہ باطینی قوت ہے جو انسان کو اس کے ہر عمل کا حساب دیتی رہتی ہے بعض اوقات پوری دنیا کسی عمل کو درست کررار دیتی ہے لیکن اگر زمین مطمئن نہ ہ تو انسان ظاہری کامیابی کے باوجود باطینی سکون سے محروم رہتا ہے اس کے بارے شقص بعض مرتبہ انسان حق کے ساتھ دیتے ہوئے ظاہری نقصان برداشت کرتا ہے لیکن اس کا ضمیر اسے ایسا ہے امتنان عطا کرتا ہے جو کسی دولت یا منصب سے حاصل نہیں ہو سکتا میں نزدیک زندگی کی حقیقی قیمت اسی بات میں مجبور ہے کہ انسان تک اپنے زمین کے ساتھ وفاداری نبھا پاتا ہے تم اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہو اپنی
جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور میں آپ کی اس تمام گ توگو اسے مکمل اتفاق بھی رکھتا ہوں بلا شبہ تم نے نہایت نازک فکر انگیز موضوع کا انتخاب کیا ہے میرے نزدیک زمین انسانی فطرت کا وہ روشن پہلو ہے جو ہر دور ہر ماحول اور ہر صورت حال میں حق اور باطل کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کی صلاحیت رکتا ہے تاہم افسوس کا مقام یہ ہے کہ بعض افراد دنیاوی مفادات اور حصول کے سائے میں اپنے زمین کی آواز کو مسلسل نظر انداز کرتے رہتے ہیں ابتد میں انہیں صرف چند سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں مگر رابطہ ر مگر رفتہ رفتہ یہی سمجھوتے ان کی فطرت کا جز بن جاتے ہیں پھر وہ نہ حکا نہ پ پھر وہ نہ حکا سمجھتے ہیں اور نہ ہی بااتل کو بااتل میرے نزدیک انسانی زمیر بھی ایک چراغ کی مانند ہے اگر اس کی حفاظت کی جائے تو وہ ٹھیک ترین راہوں کو بھی روشن کر دیتا ہے لیکن اگر اسے مسلسل نظر انداز کیا جائے تو اس کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے
اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنے میر کی بیداری کو برقرار رکھنا ہے اس بارے میں آپ کی کیا خیال اور رائے ہے
جی بے شک بے شک بے شک تمہاری گفتگو نے مجھے اس عمل کی جانب متوجہ کیا ہے کہ زمیر کی آواز سننا ہر شخص کے لیے یکساں انداز میں آسان نہیں ہوتا جب انسان پر معاشی دباؤ ہو جب اس کی خواہشات بے پناہ ہوں یا جب معاشرے اسے غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور کریں تب زمین کی سزا کو برقرار رکھنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے اسی مقام پر کردار کا اصلی امتحان شروع ہوتا ہے آسان حالت میں اصولوں کی بات کرنا مشکل ہے لیکن جب اصول اور مفادات آمنے سامنے آ کھڑے ہو تب انسان کا فیس اس کی حقیقی قیمت متعین کرتا ہے میرے نزدیک تاریخ کے عظیم افراد کی عظمت کا راز بھی اسی میں مجمر تھا کہ انہوں نے وقت کے دباؤ لوگوں کی مخالفات اور ذاتی نقصانات کے باوجود اپنے زمیر کا سودا نہیں کیا اسی سبب ان کا ذکر آج بھی عزت اور وقار کے ساتھ کیا جاتا ہے اب کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
بے شک اپنے بل کل درست فرمایا میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں تاہم میرے ذہن میں ایک پہلو مزید ابھر کر سامنے آتا ہے میرے نزدیک زمین کی آواز کو دبانا یک دم من مشکل نہیں ہوتا بلکہ یہ ام بلکہ یہ امال تدیبی جان واقعہ ہوتا ہے جب انسان پہلی مرتبہ اپنے اصولوں سے انہرپ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامات کرتا ہے اگر وہ مامات کو نظر ان انداز کر دیں تو دوسری مرتبہ اسے کم تکلیف محسوس ہوتی ہے
جی جی
ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے جب غلط عمل اس کے لئے معوم معلوم بن جاتا ہے اور ضمیر کی سدا نہایت کمزور پڑ جاتی ہے اس لیئے میرے نزدیک اخلاق انتدط کا آغاز کسی بڑے جرم سے نہیں ہوتا بلکہ چھوٹے چھوٹے سمجوتوں سے ہوتا ہے جو شخص ابتدائی لگزیوں سے اپنی حفاظت کر لیتا ہے وہ بڑے فتنوں سے بھی محفوظ رہتا ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے اور آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے
جی بے شک آپ نے درست فرمایا میرے نزدیک زمیر اور سچائی کا تعلق بھی لازم و ملزوم ہے جو شخص مسلسل سچ کا دامن تھامے رکھتا ہے اس کا ضمیر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے لیکن جو فرض اپنی سہولت کی خاطر جھوٹ فریب اور ریا کا سہارا رہتا ہے وہ ظاہری طور پر کتنا ہی کامیاب نظر آئے اس کے اندر ایک مسلسل بے چینی جنم لیتی رہتی ہے کہ یہ بے چینی کسی عدالت کی سزا نہیں بلکہ ضمیر کا فیصلہ ہوتا ہے میر نزدیک انسان دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے قانون کی گرفت سے بچ سکتا ہے اور زمانے کی نگاہوں میں عزت بھی حاصل کر سکتا ہے لیکن اپنے زمین سے کبھی فرار اختیار نہیں کر سکتا اس وقت سے زمیر کو انسانی عدالت کا سب سے منصوخ اور بلا کاضی قرار دیا گیا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
جی بے شک آپ نے بالکل درست کہا اور دیکھیے تمہاری گفتگو نے اس موضوع کی مختلف پہلوؤں کو نہایت عمدہ انداز میں واضح کر دیا ہے تاہم میرے اس تاہم میرے اختسفار یہ ہیں کہ اگر کسی فرد نے مدتوں تک اپنے زمین کی آواز کو نظر انداز کیا ہو غلط فیصلے کیے ہوں اور دنیاوی مفداد کو ہمیشہ حق پر ترجیح دی ہو تو کیا اس کے لئے اپنی اپنی بیتلی اطلاق کا دروازہ باقی رہتا ہے اور تمہارے نزدیک وہ کون سے اسباب ہے جو انسان کے زمیر کو دوبارہ بےتر کر سکتے ہیں اور اسے حق کی جانب رجوع کر کرنے میں م مدد آمدہ رہ سکتے ہیں آپ اس میں آپ کی کیا رائے ہے اور آپ کے کیا خیالات ہیں
جی جی تمہارا استعفاع نہایت قابل غور ہے میرے نزدیک انسان جب تک زندہ ہے اس وقت تک اصلاح اور رجوع کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا اگر کسی فرد نے مدتوں تک اپنے ضمیر کی آواز کو نظر انداز کیا ہو تب بھی اس کے اندر فطرت کی وہ روشنی باقی رہتی ہے جو کسی نہ کسی لمحے اسے جھنجھڑ کر بیدار کر دیتی ہے بعض اوقات زندگی کا کوئی سخت واقعہ کسی مظلوم کی آ کسی بزرگ کی نصیحت یا تنہائی کا وہ کوئی لمحہ انسان کو اپنی گذشتہ زندگی کا محکمہ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے وہ لمحہ در حقیقت اس کی باطینی بیداری کا آغاز ہوتا ہے میرے نزدیک توبہ کا مفہوم صرف الفاظ کی حد تک محدود نہیں بلکہ فکر رویے اور عمل کی تبدیلی کا نام ہے جو فرد اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی ضرورت رکھتا ہے وہ دراصل اپنی شخصیت کی تعمیر نو کی بنیاد رکھ دیتے تا ہے اس کے برعکس جو شخص اپنی لازشوں کو درست ثابت کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہے وہ نہ صرف اپنے زمین کو کمزور کرتا ہے بلکہ اپنی شخصیت کو بھی تدری جان کھوکھلا بنا دیتا ہے میر نزدیک اصلاح کی پہلی شرط اعتراف کھاتا ہے کیوں نے اس جس مرض کی طرح ہی نہ کیا جائے اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں
بے شک آپ نے بالکل درست کہا میں آپ کی بات سے مکمل اتفاق رکھتا ہوں اور آپ کی بات آپ کی ان باتوں میں کافی زیادہ وزن ہے بلا شبہ تم نے اصلاح نفس کے بنیادی اصولوں کی نہایت واضح انداز میں بیان کیا ہے
میں اس گفتگو میں ایک اور پہلو کا اضافہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں میرے نزدیک انسانی ضمیر کو بےتر رکھنے میں توبہ کا بھی انتہائی اہم کردار ہوتا ہے انسان جس ماحول میں رہتا ہے اور جن افراد کے ساتھ وقت گزارتا ہے رفتہ رفتہ انہیں کے افقار اور رویے اس کی شخصیت کا حصہ بنتے تے چلے جاتے ہیں
اگر اس کی صحبت سالے با اخلاق اور باشعور افراد کے ساتھ ہو تو اس کا زمین مزید بےدر ہوتا ہے لیکن اگر اس کی ناشی تو باہر خست لگ لیکن اگر اس کی نشت و باہ کش ان لوگوں کے درمیا ہو جو ہر غلط عمل کو معمولی سمجھتے ہو تو دھیرے دھیرے اس کے اندر بھی برائی کی حیثیت حساسیت کام ہوتی چلی جاتی ہے اسی لیے حکوماں نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ انسان اپنی شحبت کا انتخاب نہایت انتہیت سب کریں شعبت صرف الفاظ کا تبدلہ نہیں بلکہ افکار مزاج زمیر اور کیفیت کو بھی متاثر کرتی ہے اور میرے نزدیک اچھی شعبت انسان انسانی ضمیر کی تربیت کا وہ مرکز ہے جہاں شخصیت کی اصلی نش تکی تشکیل پاتا اصلی نقشہ تشکیل کھل پاتا ہے چلیے اب کافی ٹائم ہو چکا ہے پھر پھر کسی موضوع پر دوبارہ بات ہوگی
جی انشاء اللہ جی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ